وعلیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ جناب پے
اور جناب خیریت سے ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے ہیں جناب آپ بتاؤ سب خیریت سے ہو
الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہے جناب جو ہے آپ کی آواز تھوڑا سلو سلو آ رہی ہے تھوڑا تیز بولیے
جی ناشتہ پانی ہو گیا آپ کا
الحمد للہ ہم جو ہے چائے اور ٹوس کا ناشتہ ابھی ابھی کیا ہے ہم نے
وہ تو ناشتہ پانی تو کرنا ہی چاہیے صبح صبح جی الحمد للہ ہو گیا ہمارا چائے کا ناشتہ ہو گیا تھا ابھی
آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی جی چائے کا ناشتہ ہو گیا تھا نا ابھی
اچھا اچھا جی دیکھیے ہم جو ہے نا صبح کا جو ناشتہ کرتے ہیں تو دیکھیے خالی پیٹ نہیں کرنا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے کئی لوگ بغ ایسے ہوتے ہیں کہ چائے کا جو استعمال کرتے ہیں وہ خالی پیٹ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں تو غلط ہے چاہے خالی پیٹ پینے سے لیور خراب ہوتا ہے لیور پہ
ب شک شک سر س میا ہات میں خالی پیڑ چائے نہیں پینا چاہیے چ چائے کے ساتھ آپ وس لے لو یا کوئی اور چیز کھا لو کچھ کھانا چاہیے
ب سخ صحیح فرمایا آپ نے کہ چائے کے ساتھ جو ہے یا تو ٹوس بسک ک نمکین کچھ بھی ہو مطلب خالی پیٹ نہیں پییا کچھ بھی کھائے اس کے ساتھ
ٹھیک اور آج کا جو آج کا جو موسم بھی ہے وہ اللہ کا شکر ہے اچھا موسم ہے آج کا بے مزج موش ہے ا ہلکی سی بڑھیا دھوپ نکل رہی ہے آپ کے وہاں پر بھی کیسا موسم ہو رہا ہے آج کا
جی ہمارے یہاں بھی تھوڑی کرنیں نکل گئی ہے دھوپ کی تھوڑا احساس ہو رہا ہے گرمی کا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پتتا نہیں ہل رہا پیڑ کا صبح صبح ایک پیڑ کا ایک پہ نہیں مل رہا
شن ل مطلب موسم ہی پلٹ گیا کل کا جو موسم تھا وہ اچھا تھا
الحمد للہ کل کا جو موسم تھا ٹھنڈا موسم تھا اور ہلکی پھلکی ہوا بھی جو ہے بڑی ہوا چل رہی تھی اللکی پلکی کا بڑی ہوا چل رہی تھی اور آج دیکھیے ایک پ پتا تک نہیں مل رہا اللہ بچائے ایسی گرمی ہے کہ دیکھیے یہ گرمی جو ہے اتنی تیز پڑ رہی ہے صبح سے صبح ایسا لگتا ہے کہ سانس لینے میں دقت آ رہی ہے
بشک ب شک وہی تو ابھی دیکھو نا ایک پرسینٹ بھی ہوا نہیں چل رہی پیڑ تھم چکے ہیں رو مطلب اب ہل ہی نہیں رہے تھوڑے سے پتے بھی نہیں ہل رہے اور کل تو دیکھتا کل مطلب کتنا اچھا موسم ہو رہتا ہے اللہ کا شکر تھا جو کل ایک دم مطلب ہا چل رہی تھی اور بھاری مطلب تھوڑی تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی رم جھم بارش کے اندر جو مزہ آ رہا تھا نا وہ اللہ کا جو مزہ آ گیا ہے دیکھ کے آج کا جو موسم ہے وہ بہت ا ہی سوکھا سوکھا موسم ہے آج کا اور دھوپ نکل رہی ہے بڑے یہاں
بے شک بے شق آپ نے صحیح فرمایا جی دیکھیے جناب موسم الحمد للہ اللہ ح آا کا شکر ہے بہت اچھا موسم ہو رہا تھا کل اور بارش وغیرہ ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی تو تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج شاید رات میں بہت زیادہ بارش آ سکتی ہے
جی سر
لیکن کیا ہے کہ اچانک سے پتہ نہیں کیا ہے موسم اللہ کے قدرت کا نظام ہے اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا لیکن یہ ضرور انسان کو صبر کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اگر گھروں کی ہے تو آپ کو جو ہے گرمی سے رات دلائے گا اللہ تعالی انسان کو صبر کرنا چاہیے
بش وہی تو اور دیکھو وقت وقت کی بات ہے دیکھو کل کا وقت کیسا تھا آج کا وقت کیسا ہو گیا اس لیے وقت تو ضائع مت کرو ابھی جو وقت لے رہا ہے اگر اس وقت میں اگر آپن نے اچھا کام کر لیا تو ان شاء اللہ اپن دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آ کےت میں بھی کام ہے اور یہ جو موسم ہے یہ جو موسم تو چلتا رہتا ہے آج بارش ہو رہی ہے کل نہیں ہوئی آج ہو رہی ہے کل نہیں ہوئی چلتا رہتا ہے تو موسم ہے اللہ کی نعمیت ہے یہ تو کبھی بھی پلٹ سکتا ہے اس کوئی کچھ نہیں ہے
الحمد للہ بے شک خیف رما یہ تو اللہ کی نعمت ہے صیف دیکھیے گر جو ہے آپ جانتے ہو گرمی میں انسان جو ہے آپ جانتے ہو کہ گرمی میں چچھ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے میں جو ہے لوگ بھگ رابڑی جو ہوتے ہیں جس کو رابڑی بولتے ہیں دلیے دلی بناتے تھے اور چھااک میں ڈال کے الحمد للہ وہ اتنی ٹھنڈا آئی کرتی تھی مطلب اپ اپنے کھانے کی پورتی کو پوری ختم کر دیتی تھی مطلب کھانے کی بھوک لگ رہا بھوک وغیرہ نہیں لگتی تھی اور رابڑی جو کھاتے تھ ہیں چھاچ میں ڈال کے الحمد للہ ماشاء اللہ جیسے کہ اس کو رات اس میں بنا کے رکھتے تھے شام کو شام کو بنا کے رکھتے تھے جب وہ جم جاتی تھی رات میں پھر صبح اس کو چھا اس کے ساتھ معاشرے اللہ کھاتے تھے ہماری دادی جو ہے وہ بناتی تھی
مطلب صحیح فرمایا جو راوڑی ہوتی تھی مطلب جو گاؤں ہوتا تھا نا گاؤں کے اندر جو لوگ باغ ہوتے تھے وہ رابڑی ہی کھاتے تھے کیونکہ شہر والوں کو تو رڑ کپڑی کا مطلب پتا ہی نہیں تھا کہ رابڑی کیا ہوتی ہے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو سجے کا ناشتہ بھی رابڑی کے ساتھ ہی ہوتا ہے رابڑی ہو گئی دہی ہو گیا چاچ ہو گئی مطلب ایسے بہت سارے جو آتے ہیں جو پروڈکٹ چھوٹے چھوٹے مطلب گھر پہ ہی بنتے ہیں پھر دودھ ہوتا ہے نا اس اس کو دہی بنا لیتے ہیں پھر دہستے بنا لیتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں
صحیح فرمایا آپ نے جی دیکھیے رابڑ جو ہے نا رابڑ رابڑی جو ہے وہ اتنی اچھی لگتی تھی الحمد للہ کیا کیا بتائیں آپ کو اتنی سوادشٹ لگتی ہے رابڑی بہت دن ہو گئے ہم کو جب سے اللہ تعالی ہماری جو ہے دادے کو فردوس عطا فرمائے ادی الحمد للہ ہمیں رابڑی بر بنا کے کھلاتی تھی مزہ آتا تھا رابڑی کھانے میں اب جو ہے ہمارے گھر میں جانتا بھی نہیں بنانے ہماری امی ہے تو امی جو ہے کبھی کبار کم ہے ہمارے یہاں پر وہ دوسری جگہ رہتی ہے ہمارے چھوٹے والے بھائیوں کے پاس لیکن ہم بہت پیار کہ ہماری دادی کی جو دادی جو ہے ہماری رابڑی ماشاء اللہ بہت شاندار راوڑی بناتی تھی
پہل کہس پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے جو ان کے ہاتھوں سے جو سواد ہوتا تھا جو ٹیسٹ اللہ کا شکر جو مزہ آ جاتا تھا ٹیسٹ ہوتا تھا رابڑی کا ہو گیا مطلب جو بہت ساری جو پرانے جو آئٹم ہوتے تھے بنانے کے جو ا اب کے جو لوگ ہیں ان سے تو بنتے نہیں ہیں جو پہلے کے لوگ ہوتے تھے ان سے ہی بنتے تھے وہ ابھی کے لوگ نہیں بنا سکتے س چیزیں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ مطلب جو اب تک بنایا نہیں ہمارے بھی تو مطلب پہلے ایسے ہی بنتے تھے کہ مطلب رابڑی بنا لی دہی بنا لیا دودھ کا دہی بنا لیا ایسا مطلب بہت ساری چیز کھائی ہے ہم نے بھی آپ کے مطلب بہت کم ملتی ہے اس وجہ سے شہروں کے اندر تو بہت کم ہے
ص سرما آپ نے دیکھی ہے بربڑی کھانے کو بہت کم ملتی ہے اور جو ہے ہمیں گرمی کے ٹائم پہ اگر رابڑی چھاھ ہوا دہی ہوا دیکھیے یہ گاؤں کے اندر جو ہے
کرتے ہے
یہ گاؤں کی جو چیزیں یہ گاؤں کی جو گاؤں میں جو یہ چیزیں کا دودھ وغیرہ ملتا ہے چھات ملتی ہے دہی تو یہ اوریجنل چیز رہتی ہے گاؤں کے اندر یہ اوریجنل چیز ہوتی ہے اور سیٹی کے اندر آپ جانتے ہو کہ سچ ساتھ جو ملتی ہے وہ پیکنگ تھیلی کے اندر پیکنگ والی ملتی ہے تو دیکھیے وہ لوکل چھات رہتی ہے اوریجن ساتھ تو گاؤں کی رہتی الحمد للہ ماشاء اللہ لاجواب
جی جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے جو مطلب تو شہروں کے اندر تو نا وہ پنی والا دودھ ملتا ہے اور پنی والی چھاچ یہ مل یہ جو مطلب وہ صحیح نہیں ہوتی اس کے اندر تھوڑا بہت مطلب مکس ہوتا ہے ملاوٹی ہوتا ہے اس لیے وہ تھوڑا اپ کو گنکاری نہیں کرتی اب جو گاؤں کے اندر تو کیا ایک دم پورا دیسی ٹائپ کا ہوتا ہے اورٹ ہوتا ہے پورا جیسے دہی ہو گیا چھاچ ہو گئی وہ پوری نیچورل ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو کے اندر
ہم تو دیکھے جناب کبھی گاؤں میں جاتے ہیں نا ہم گاؤں میں ج تو ہمیں چھات کی بہت یاد آتی ہے
وہی تو گاؤں کے یار گاؤں کے اندر کھانے والے مطلب جو پہلے کے لوگ ہیں وہ رابڑی ہی کھاتے تھے اپ رابڑی سے پیٹ بھرھتے تھا مطلب روٹی تو کم کھات تھ رابڑی کھا لیتے تھے وہ پہلے کے لوگ اور پہلے کا جو کھان پان تھا وہ تھوڑا الگ تھا الحمد للہ آج کے جو کھان پان سے تو الگ ہے خاص کر کھان پان جو مطلب تھوڑا ملاوٹ
جن کے پاس گائے وغیرہ ہے بھینس وغیرہ ہے وہ چھانچ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے بوتل بھر کے لے کے آتے ہیں وہاں سے الحمد للہ اس بوتل کی چھات اس فریج میں رکھ کے ٹھنڈی کر کے اور جو ہے اس میں لسی ہج کی لسی بنا کے ماش لم مزہ آتا ہے
اور اس موسم کے اندر ہی مست آتا ہے مزہ پینے کا بھی جیسے گرمی کے موسم میں ہوتا ہے نا چھچھ پینے کا ہی من کرتا ہے اس میں مطلب اب جو سردیوں کے اندر تو مطلب پیتا نہیں ہے ویسے کوئی بھی تو گرمیوں کے اندر ہی تھوڑا پینے کا من بھی کرتا ہے کہ گرمی لگتی ہے اس بارش کے موسم میں تو اللہ کا جو مطلب صحیح رہتا ہے اپنا جو شریر کا واتورن بھی ہوتا ہے
جی جناب صحیح فرمایا دیکھیے جناب چھاات جو ہے ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے اور چھات اس سے جو ہے ہمیں بہت سیتی چھ کا استعمال چ کی جھیں ل الحمد للہ تو وہاں تو مل جاتی ہے شہر میں تو دیتی ہے اس ا وہ ری وغیرہ بن تو وہ پانا کھانا بربر ہے وہک ملاوٹ چیز ماشاء اللہ آپ کی صحت لیے بہت اچھا رہے گی
چار لاکھ ایک دن جائیں گے ہم بھی اور کھا کے آئیں گے جو گاؤں کے اندر کے جو رابڑی ہو ہوتا ہے ان چیزوں کا بھی ہم بھی استعمال کریں گے ان شاء اللہ اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں انشاء اللہ پھر سے ملاقات
الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہ حافظ